سلامہ جان
اسلام بائی جان اور کیا ہو رہا ہے
کہ خیریت سے تو ن
سب خیریت ہیں اللہ کی مہربانی
انشاء اللہ بس نے کی کر رہے ہیں یار تیاری پھر اللہ کی عبادت کریں گے پھر نہ نہ کر
اچھا مطلب پانچ ٹائم نماز ڈیلی پڑتی ہو
ہاں پڑھ لیتے ہیں یار اللہ کی مہربانی ہے اور کیا جو دیا ہے سب اس کا ہی ہے اللہ کا
ہاں وہ تو پھر عید بھی آ رہ ہے
ہاں عید کو کاٹیں گے نا
بکرائی دیس والڑ دو
ہاں تو کٹے گا اور سب میں بٹے گا
ہاں کل گئے تو تھے بھائی جان دیکھنے لگ کے میںے مول بند کوئی بارہ ہزار کوئی سولہ ہزار کا ب ہوگ اب اس شام کو دیکھتے ہیں نا صبح تو پھر اپنے بھی بکرا لال کریں گے تو پھر عید
منائیں گے یار عید مل بانٹ کر کھائیں گے
ہاں گئے تھے کل بکرا دیکھ پندرہ ہزار سولہ ہزار بول رہے تھ ہم سوچ رہے دس بارہ ہزار تک مل جائے تو اچھا رہتا ہےب
کیا تھی
بکرا
ہاں مل جائیں بکرے کیا ہے
نہیں کل دیکھنے گئے تھے نہیں کل گئے تھے بھائی جان ل کے وں پندرہ سولہ ہزار کے آس پا بتایا انہوں نے دو بکرے دیکےئے تھے کوں
ہاں لیانا بائی جان
آر یہ سو دیتے ہیں دس بارہ ہزار تک مل جاتا تو اچھا رہتا
ایک جگہ منا لیں گے
اچھا ایک ساتھ ہی کرے تو پھر وہ پندرہ سولہ والے لائے پھر تو تاک اس کا اچھا خاصا نکل جائے گا چار پانچ کلو کا گوشت
اور کیا
ا ایک جگہ پر نہ لیتے ایسا کہ لیتے ہیں پانچ ہاں مارے چار پانچ تم دس بارہ جنے ہو جائیں گے ہو جائے گا آرام سے
اور نہ لے کے بائی جان
وہ تو فری ہو گئے کھانا وانا بنا رہے وہ تو
نہیں بھائی جان آپ نہ لے کے
ہاں ہم تو کب کے فری ہیں نہ کر نماز وماز پڑ گیا پھر یہ کھانا بند رہا ہے ابھی
اچھا برجی رجی بنا رہے ہو تو تشریف رکھیں اپن وہیں کیا آج آپ کے گھر پہ مہمان نوازی کیا کرو یار
آپ کا سواگت ہے آپ
اور کیا
تو کل تو م دیکھو گے مطلب ا آج
ہاں مز دیکھیں گے بھائی جان اور کیا ہے اچھا آ رہا ہے میں جاں بیس ہے کل ستائیس ہے دو میچ اور بچے ہیں اس اس کے بعد پھر فائنل ہے
ارے ہمار اس پز جبے آ گے نا بگ اکتیس کو فائنل ہے اکتیس کو مارے میں پھر سوری اکتیس کو مطلب پیپر ہے اکتیس کو فائنل ہے
کا کا پہپرے بھائی جان
ارے اس کے پس کڑ کے پی پہ چل رہا ہے
ارے بھائی جان
پھر ایک کو بھی پپر ہے مطلب اکتیس کو صبح پ رات کو مطلب اب وہ تو یار اللہ کی مہربانی ہوئی تو پھر ہو جائے تو اچھی بات ہے لیکن دیکھنے میں دقت ہوگی نا ی پھر یہ دقت ہماری فائنل کے دن پیپر پ بس کے چکر ہے
پر دوور فتح کرو بھائی جان اللہ نے چاہ تو لگ جاؤ گے
دیکھو یار اپن تو اپنا کیا بولتے ہیں
پھر ہماری بھی وہ خدامت کرنا
ارے بالکل بالکل ہم تو ہشہ آ لیے تیاری کھڑے ہوئے ہیں آپ تو کیجے
ا کیا
اس بڑھیا ت نہیں یار ہے سر
ہوں
اچھی ہے مطلب ایسے ہیں تو
کیا چیز
تو آ آر سی بی اور گجرات کا ہے
ہاں آر سی بھی کا ہے بھائی جان
تو وہی ساڑے سات بسوگ نا سات
ہاں نہیں وہی وہی ٹائم ہے ساڑھے سات بجے کا ہی
وہ ساڑھے گیارہ بجے کی
ا نکاح وکا میں نہیں گئے گے آج کل آپ کے وہ نہیں ر کیا
نکا زیادہ تر کیا ہے گرمی ہے نا تو لوگ کیا کمی ہی کرتے ہیں پھر سردی میں یا بارش میں نکا زیادہ ہوتے ہیں
اچھا
کیونکہ ان کے دنوں میں تو کیا رات کا پروگرام رہتا ہے سارا اپنا تو سارا نکاح پڑنے کا جو بھی کام ہے دن میں ہوتا ہے
ہاں
رات کا تو کام اتنے کم دن رہتا ہے نا تو پھر اس پرکار اس لیے ابھی گرمی کی وجہ سے پھرید بھی آ رہی ہے
ہاں عید بھی آ یہ صحیح ہے سب عید کی تیاروں میں لگ رہے ہوں گے کپڑے لیتے خرید رہے ہوں گے
توسے نکل جائے گی
ہاں محبت کا دن ہے اور کیا عید اپنے بھائی جانوں میں
ہاں سی کرو تو ابھی وہ ن پل وہ کیا بولتے پہلے بھی روزے کے ساتھ وہ نکلی تھی عید تو اس ٹائم بھی روزے میں ٹائم نہیں ملتا تھا مہینے پر کا
ہوں
پھر اس کے بعد محلوں میں کچھ نکاح ہوئے تھے اس کے جو تین چار نکاح ہوئے تھے جس میں میں گیا تھا اس کے بعد پھر ابھی گرمی پڑنے لگ گی
ہاں ہاں بھائی جان
مجھے آواز نہیں آ رہی کیا
نہیں آ رہے بھائی جان
ہاں بڑے لیٹ ہو گئے یار آپ میں یہاں آنے میں
ارے کیا ہے یارنا گھوم رہے ہیں ایسے منورنجن کر رہے ہیں کیا مجھے لیں گے یار بھائی یہ آالسی ہیں اپن و ٹیک نگررہ یار بھائی جان
پھر موبائل میں دیکھے گا میں اس
موبائل میں دیکھیں گے اور کیا ہے دو پیج اور بچے ہیں نیچے ٹی وی نیچے دیکھ لے ہیں
تین چار ہے
ہاں چار دیکھ لے ا کیا ڈیڑھ دو مہینے سے دیکھ رہے ہیں جیسے دوتی ن اورور دیک گا
نہیں صحی میں ب اس بار کا تو کیا بتاؤ بھائی جان تیر کو آئی پی ایل ایسا نکلا ہے کہ پورا ایک بھی مکممل نہیں کر پایا ربھی جان کیا بول رہے ہیں
کچھ نہیں اس کے بارے میں
اچھا زمین کہ ب ایسے بول رہ ہو ابھی تک نہ ہی نہیں ایسے پڑے ہو تو کام بتا بھی نہیں کر رہے
آ
ایسے بول رہو ابھی تک نہ ہے نہیں آرس کر رہے ہو
ارے یار گرمی لگ رہی ہے آلس آ رہے ہیں اور ٹنکی کا پانی بھی گرم رہتا ہے
ارے ٹنکی کا پانی کا جیسے حال ہے جیسے سردی میں اپن گرم پانی کر کے نہ آتے ہو نا
ہ ہاں ویسا تو جیسے سردی میں رہنا چاہیے پانی و سے تو گرمی میں رہتا ہے
کے الگ سے رکھ لیتا ہوں تاکہ وہ ٹھنڈی رہتی ٹنگ م سے ہی نہیں
ہاں
کیونکہ ٹنکی کا پانی سنانے میں مطلب تروت آج کی محسوس ہی نہیں ہوتی نا
ہاں صی ہے
اورھر ایسے نا پھر جاں تکتا آج نہیں آ جاں تک نہانے کا مزہ ہی نہیں آتا نا
صبح بھی کیا ہے نل آتا ہے جو پانی وانی بڑتے ہیں جس میں ختم ہو جاتا ہے چھ بجے آتا ہے سات بجے
ہاں وہی وہی ہے میرا کیکہ میں صبح بکھیر ہی گیا چار بجے کو نکل جاتا ہوں میں
بٹنکی ب ٹنکیوں کے برتے ہیں پانی پینے کا برتن ہیں جس میں نل چل جاتا ہے
پانی تو پینے کے لائق آیا نہیں تھا لیکن آج کل ار لیکن پینا پڑتا ہے کیا کریں لیکن وہ تو پانی میں کیا ہے لو لو کلر کا آتا ہے تو مٹی مٹی آتی ہے اس لیے ساب کہ گیس وغیرہ یہ دقت چل رہی آ پینا تو پڑے گا کیا کرے گا بڑک کہاں سے لائے نہ آتا ب کارے ہاں چلو نانن لیے تو چلو کوئی بات نہیں لیکن آنے سے بھی بال جڑتے اس پانی سے
ہاں جڑ گئے اب کیا اور جڑ جائیں گے اور کیا اب کیا کریں اس کا تو
ارے نہیں ہمیں ابھی تو آپ بے خوبصصوت لگتے ہو یارے سے کیسے بات کر رہے ہو یار ا تو
کیا کر رہا ہے وہ تو پانی کا تو اپ کچھ
وہ تو ب ا جج ہوگیڑیں گے انہ ابھی تک تو دوسرا کیا کرا دے آپ کیاپ
ہاں وہ بھی ہو جائے تو بڑی ہے اور کیا اللہ کی مہربانی اس میں بھی اپن تو نکاح پڑنے کے لیے تیار ہے
اچھا اچھا پھر تو ڈھونڈے آپ کے لیے
پ تو محبت والے آدمی ہیں یار محبت باٹتے ہیں
تو اپنے پیسے بھی دو دو چلتی ہے
ہاں ہم نے دو ہے تین ہو چار ہم اللہ کی مہربانی ہے اور کیا
بس گجالا پتہ ان کو سمے سمے میں ملتا رہے اور کیا
ہاں ہاں صحی ہے
اور پھر آپ تو ایسے بھی بڑے گنانوں سے تعلق رکھتے ہیں تو اور بڑے خوبصورت بھی ہے تو آپ کا تو ایسے بھی بنتا ہی ہے پ
ہاں بنتا تو ہے پر اب پروا لے گی مہربانی ہوگی تو بنے گا
ارے نہیں نہیں آپ کے لیے ڈھونڈ دیں گے آپ چلے تو تیار رہے گی نوکری پیشے والوں کے لے تو پیسا تیاری رہتے ہیں ل جچ
کرو یار اپنے لی بھی کوشش
ڈھونڈتے ہیں لیکن پھر گھر پہ آنا بند ہو جائے گا کیونکہ بڑی بھابھی جان تو آنی نہیں دے گی پھر
کوئی نہیں دوسرے گھر میں شفٹ کر دا
ہاں تو نہیں چھوٹی بھا بھیھی جان پہ آ پائیں گے کیونکہ بھائی یہ تو ہم بتائیں گے تو یہاں تو پھر رہے گا لیکن بڑی بھھی جان تو مارے گی ہم
جی بھائی جان
تو کھانا کتنے بجے بنتا ہے گیارہ بارہ بجے
ہ ابھی بنے گا کھانا ابھی ساڑھے نو بج کے دس ساڑھے دس بجے تک بن جائے گا گیارہ ب ہاں اور کیا ہے ابھی فری ہے اب جائے گی دس بجے تک چل جائے گی گیارہ ساھے گار بجے تک ارے کھاتے بھی لیٹ ہی ہیں ابھی تو پوجا پاڑ میں لگ رہے ہیں نہا رہے ہیں پوجا کر رہے ہیں نیچے بھائی صاحب ادالت چلی گئے
اچھا اچھا دن میں آ جاتی ہوگی پھر آج ک دن میں گرمی بھی پڑتی ہے نا تم آ بھی کیا کرتے ایک دن تو میں صبح گھومنے جا تھا ن میرے کو ملے تھ ہو مطلب سوری گھوم کیا آ رہا تھا تب
ہاں
کیک میں چل تو گیا صبح سوا چار ساڑھے چار بجے چل جاوں لن آتےٹائم میرے کو ملےتا تھا میں نے پوچھا بھی تھا کہ آپ ڈیلی جاتے کہ نہیں میں تو کبھی کبار آد ہی جاتا ہوںا
ہاں اب ان کے کیا انفیکشن وغیرہ ہو رہا ہے یار جو ایک دو بار کوٹا بھی گئے تھے بتانا پیٹ میں انفیکشن جانے کی ہو رہا ہے نہیں پیٹ میں گڑ مطلب یہاں بھی دکھا لے آپ ہ یہاں بھی کیا ہے چل چل رہا ہے ایک مہینے فلاات
نہیں اپنے پانی صی نہیں ہ رہا نا ہمارے تو سب کئی گھر پہ سب کے گیس کی پرابلم ہے پانی کی وجہ ہمارے نہیں ہمارے ہمارے پاس میں پڑوسیوں کے ان کی بھی یہ دقت آ رہی ہے
ہ خودا آفس بھائی جان میں بھی نہ لیتا ہوں
بالکل بالکل یہ مکمل ہو گئی ہاں یہ مکمل ہوگی ٹھیک ہے نا پھر دن میں کرتے آپ اوکے الویدا خدا حافظ
الویدا خدا حافظ